اسلام علیکم آپ ٹھیک ہو ہاں میں بھی ٹھیک ہوں گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں میں میں ٹھیک ہوں آپ کے گھر میں سبھی ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا چائے پییا آپ نے
نہیں ابھی نہیں پیا اپنی پی
ہاں میں نے پی وہاں پہ کیا شو ہو رہا رہا ہے
یہ پتا نہیں یہ ماما بول رہی تھی کچھ
اچھا ٹھیک
ہاں
ہاں اس کتنی گیر میں ہے بس ٹھیک شکسلہ
ہاں اور سنا
بس آپ سناؤ کیا کر رہی ہو
آج آج گھرمی بھی بہت ہے یہ میرا بیٹا کتنا شور کر رہا ہے یہ طرح کولو یہ بیل بند کرے اور بس ہاں ٹھیک میں آپ کی اس میں کٹ ہو جائے گا
ہاں بس ٹھیک اچھے سے
آ پھر اندر آجا نا یہ بند کرو پلیز
یہ پانی چھوڑا اس نے
اچھا ٹھیک ہے اب ہو گئی بات
ہاں اور اور بس دعا آپ کی آپ سنا
ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے آپ کو جانا تھا نا لال چوک
میں نہیں گئی ابھی گھرمی بہت ہے میں سی ہوں گھر میں اگر آپ کو ایک
ہاں ہاں گرمی بہت ہاں ہاں
گرمی سے انسان تانگ آتا ہے بہت تانگ آتا ہے
ہاں اور تو یہ پتا نہیں کیا گاتا ہے یہ پات نہیں یہ بھور بہت یہاں پہ ہوگی
یہ یہی دے آیا میں بھی آؤں میں بھی آؤں
آپ کو بول رہا ہے
ہاں
پتہ نہیں بولو وہاں پہ کچھ ہے اور اس کو مت بولو میں بھی آؤ
ہاں اور
بس ٹھیک اس کے لیے انڈا رکھا بوئل کرنے
نہیں ابھی نہیں رکھا
ہاں ماما بول رہی ہے میں نے رکھا گیارہ بج گئی کیوں نہیں رکھنا تھا
اچھا تو اسے چاے آج لیٹ بھی نا کوئی بات نہیں
ہاں ہاں اس کو جانا ہے نا پہاڑنی
ہاں پھر بھیچوں گی نا ساڑھے گیارہ
ہاں پھر ہم آرام سے بات کریں گے ماما کو کہیں جانا ہے
ہاں توو اجم نہیں حال جانا ہے
ارے نہیں ابھی کہاں جانا ہے ماما وہ کابے بادل گئی اچھا ٹھیک
ہمم مجھے بھی کرنا ہے
اس کو اس کو دادی نانی کے ساتھ ہی بیٹھا بس وہ
چلو اندر
اور
یہ اس چاول کے ساتھ بول رہا ہے میں بھی کروں اس کو الرجی ہے نا
ہاں ہاں آ بی اندر آجا تھوڑی دیر میں بھی آندر ہی بیٹھ لوں گی اس کو
ہاں پھر تو پھر سے الرجی کی پرابلم ہو جائے گی ہاں
یہ کس سے کرنا مار پڑے گا
دیکھو یہ بولتا میں بھی صاف کروں گا چاول
نہیں نہیں دیکھا کتنا اچھے سے بات ہوتی ہے اس پہ آپ کو وہم تھا
اور کیا
سب کو وہم تھا ارے کیا بات ہے کوئی بات نہیں اور کیا بس ٹھیک آپ سناؤ نا
میں اندر آئی وہ باہر بیٹھا
ہائی
وہ بلا رہا ہے کہاں گئی
ہاں
ہا میں نہ تجھ کو آواز دوںگا وہ خود آ جائے گا اندر
ہاں ں مجھے پتا ہے ارے اس نے شور آٹھایا
ہاں اس کو نکلی اب نانی یہاں سے
اور
اور بس دعا آپ کی کتنا ہے جی یہش کیڑا تھا میں بھاگ گئی وہاں سے ہاں اجاو کبوتر کتنا بڑا ہو گیا
ہاں بہت بڑا دیکھو دیکھو وہ غٹرغن کر رہا ہے
ہاں اس کو کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا ہے
وہ بہت اچھا لگتا ہے دیکھو وہ وہاں پہ غٹر غن کر رہا ہے
اور سناو
بس ٹھیک اور آپ سناؤ چائے بنا رہی ہوں میں اپنی فہ فیملی کے لیے نا کچن میں آئی ہوں چائے بنانے
اچھا کیا
ہاں انہوں نے بولا ہمیں ساموسے اور چائے پلاؤ میں نے تو بولا تھا ابھی سموسا کیسے کھاؤ کھاؤ گے ابھی تو گرمی پڑ رہی ہے انہوں نے بولا نہیں ہمیں ابھی سموسے بھی فریش بنا کے دو اور چائے بھی بنا کے دو پھر میں اب میں آئی کچن اچھا تو ہوا ان کا جو کھائیں گے برا تو ہوا میرا اس گرمی میں بنانا ہے اتنی گرمی ہے میں نے بولا تھا مینگو شیک وغیرہ بنائیں گے لیکن وہ لوگ مانے ہی نہیں یہ دیکھو میرا بیٹا چائے پینے آ گیا پیو چاۓ سموسا بھی کھاؤ اور اور سناؤ
شکر اللہ کا اور کیا آج گرمی نے بہت برا حال کیا
آج آپ کی ماما کو کہیں جانا ہے میں نے سنا ان کو اس کو میکے جانا ہے
ہاں اس کو میں نے بولا تھا جاو اب پتہ نہیں
اچھی بات ہے جانے وہ یہ سوچتی ہوگی کہ پتہ نہیں یہ گھر کا دھیان رکھیں گے اس کو مت کچھ بولیں گے میرا جان یہی بٹتا رہے گا عمر کچھ کھائے گا ا اہ اس کو ہے نا مسئلے مسائل اور کیا
مانا کر رہی ہے
ابھی مانا تو نہیں کیا
دیکھو گاڑی ہاں نہیں یہ میرا چھوٹو کا بچھہ یہاں پر ہے اور یہ ایسے آپنی بچپن سے کھلونا کھا رہا ہے
یہ خطرناک ہے
یہ چھوٹو سا بچھہ میرا اتنا بھی خطرناک نہیں ہے جتنا آپ سمجھتی ہو یہ پیارا ہے
اب میں دونوں آئی ڈی اپنی فون سے لوگ ان لوگ آؤٹ کروں گی
ہاں نہیں پہلے پیسے تو آنے دو
ویسے تو آئیں گے پھر میں پھینکوں گی ان کو جو اب ان کے کون سا کام ہے ان کا
ہاں جب پیسے آئیں گے نا پھر پھینکنا انکو
ہاں
اور
اور بس آپ بولو
آپ سے اور کیا یہ بول رہے ہیں مجھ سے کیا کریں گے وہ کیا کریں گے پتا نہیں کون میں نے بولا پیار کریں گے
اور سناؤ آپ آج کیا بنانا ہے
آج پتہ نہیں بابا گئے سبزی لانے اب کیا لائے گی وہ پتا نہیں
اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک ہاں ہم نے بھی یہ مجھے لگتا ہے
آج کچھ موڈ نہیں ہے اچھا کچھ
ہاں میرا تو موڈ تھا آج سبزی بنانے کا یہی آلو اور بین فرنچ بین پتا نہیں ہاں مگر پتا نہیں وہ کیا لائے کی آب
دیکھیں گے وہ کیا لیگی وہی کھائیں گے ہم
ہممم نہیں اصل میں پاپا کو بولنا
اج کا اچھے سے چک نہیں ہوتا
ہاں ہو جائے گا یہ لوگ بھی کتنا یہ لوگ بھی کتنا دیکھیں گے لوگ بہت کام کر رہے ہے نا
ہاں
ان کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے یہ چیک کرنے کی کے لیے جو ہے وہ بھی تو بچارے انسان ہی ہے
اور کیا ان میں ٹائم لگتا ہے پھر
اوپر سے اکراس انڈیا بہت گرمی پڑ رہی ہے
اور کیا وہاں پہ بہت گرمی آپ نے دیکھا ہے وہ فارن کنٹری میں
وہ یوروپ میں ہاں وہ مجھے پتا ہے
اللہ رحم کرے وہاں پہ سب کچھ پگل گیا ہے
ہاں وہاں پہ گاڑیاں بھی پگل گئیں گے اور کیا سناؤ وہ نہ دیکھو اصل میں کیا ہے وہاں پہ فوٹی کے ا پار ہی گیا تو وہ حال ہوا کیونکہ وہاں پہ پارٹی بہت ہے وہاں پہ وہ کولنگ پلیس ہے وہاں پہ زیادہ گرمی نہیں ہوتی ہے تو اس وجہ سے اسی ہاں مطلب طریقے سے وہاں میگڈمائز کیا گیا ہے چیزوں کو رکھا گیا ہے اب جب تاپمان اچانک سے بیٹھ گیا تو چیزیں پتھل پتھل ہونے والی ہے گل ہاں ہاں اصل میں پرابلم وہی ہے نہیں تو یہ عرب میں تو عرب سائڈ سے تو یہ کیا کہتے ہیں اس ففٹی ٹو بھی ہوتا ہے
وہ کیا بولتے تھے پھر کھر دیکھو وہ دیکھو
ارے وہ ان کے لیے کهر ہی ہے نا کیونک وہاں پہ اتنی سر اتنی گرمی آج آج تک ہاں
ان کو کرنا تھا نا پھر اسی طریقے سے یہ
آج پہلی بار وہاں نھی وہان آج پہلی بار ہوا نہیں ہوا تھا نہ پہلے وہاں آج پہلی بار ہوا
تو اس وجہ سے وہ لوگ مطلب وہاں اسکولس کی چھٹی کرنی پڑی یہ وہاں لائٹیں پگلنے لگی وہاں دوپہر میں دو دن کے ٹائم کوئی باہر جاتا ہی نہیں ہے وہاں پہ ہاں وہاں پہ نا فین کی ضرورت ہی نہیں تھی اب وہاں پہ فین لانے کے لیے چار چار دن لائنز میں بیٹھنا پڑتا ہے پھر ایک بندہ ایک پین خرید سکتا ہے
وہی یہاں آتے کاشمیر یہاں پے
ہاں ہاں یوروپ میں بہت ہاں ہاں کار مچی ہے لیکن وہ اس لیے کیونکہ وہاں تاپمان سارد رہتا تھا اب ہو گیا گیارہ
ہاں
بس بات اتنی ہے ورنا اور ایسا کو ایسا کچھ بھی نہیں ہاں میں خود ڈر گئی تھی پھر میں پتا میں خود ڈر گئی تھی میں نے اپنی جیجو کو کال کیا میں نے وہ پوچھا ان سے کہیں یہ قیامت کی آخری نشانی تو نہیں ہے کہیں قیامت تو ہاں سچ میں پھر انہوں نے مجھے سمجھایا یہی کہ یہ ایسا ہے یہ قیامت کی نشانیاں تو ویسے چھوٹی چھوٹی کمپلیٹ ہو گئی ہے اب کیا اب تھوڑا ہی کچھ باقی ہے لیکن یورپ میں جو ہوا وہ قیامت کی نشانی میں سے نہیں ہے وہاں پہ اچانک تاپمان بڑھا تو وجہ سے ہو گیا میں نے کہا
اچھا اللہ کا
میں کھود ڈر گئی تھی وہاں ہوا کیا یہ
میں میں بھی ڈر گئی جب میں نے دیکھا
میں نے کہا یہ کیا ہوتا ہے سب کی بلی کیسے بھاگ رہی تھی
وہ پانی کو باپ چڑھ رہا ہے آپ نے دیکھا
کوئی کر رہا ہے ایسے ہی
ہاں چلو ٹھیک ہے پھر میں کرتی ہوں واپس
ٹھیک ہے میں نکلی باہر